ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک اچھے سے ہے
ہاں شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
جی بس شکر
گھر پر سب ٹھیک ہے ہاں جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ بتائیے ہیلو
ہیلو
آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے ہیلو
ہاں ہاں بس
ہیلو ہیلو
آواز
ہاں ہاں مجھے آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے میری آواز
جی جی
ہاں ہاں یہ بیچ میں کچھ نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے
ہاں ہاں آج کل کہاں نیٹورک بھی صحیح رہتا ہے
ہاں ہاں بالکل اس سے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے
اور کیا کبھی کچھ ایمرجنسی بات ہوتی ہے تو بول ہی نہیں پاتے ہے
بالکل بالکل اسی کے ٹائم یہ نیٹ ورک ایشو آتا ہے اب کیا کر سکتے ہیں ان جیو والوں کا بھی بس شکر اللہ کا گرمیوں سے تو پریشان نہ ہو گئے
ہاں بہت کھانا وانا ہو گیا
ہاں ہاں کب کا ہو گیا ابھی تب بیٹھتے ہیں چائے شائے پیںنگے آج تو ہم کیا سالن بنایا تھا وہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ پیاز ہاں پیاز کے ساتھ میٹ ڈالاتھا
اچھا ٹھیک ہاں ہاں اور کیا ہی بناائے آج کھانے کے بنانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا
ہاں ہاں یہ تو ان گرمیوں کی وجہ سے کچھ کھا ہی نہیں پاتے ہیں
ہاں بہت گرمی ہے نا بڑھ رہی ہے ابھی
ہاں ہاں ان دنوں تو کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی گرمی اب ہمیں ہی کچھ احتیاط برتنی ہے اس موسم کے لیے گرمی میں زیادہ زیادہ پانی پینا ہے
ورنہ تو ختم سارا
ہاں ہاں پانی کی کمی نہیں رہنی چاہیے جسم میں ہو سکے نیمبو پانی بھی پینا چاہیے
بس ابھی نیمبو پانی پہ ہی گزارا نکال رہے ہیں چل رہے ہیں
ہاں ہاں بالکل بالکل ویسے بھی تو پانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے پانی تو ہر ٹائم پینا چاہیے
اب اس ٹائم پہ تھوڑا زیادہ ہی پینا پڑ رہا ہے
ہاں ہاں اسے تو کیا بولتے ہیں جس س میں اچھی چیزیں رہتی ہیں ڈیٹکس ہوتا ہے باڈی
ہاں
اور پانی کی کمی بھی نہیں رہے ہیں پانی تو انسان کے کے لیے بہت ضروری ہے اب تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے پانی صاف رکھنا چاہیے ہاں ہاں صحیح
اپ دیکھیے ندی نالی کتنے یہ ہو گئے خراب ابھی
ہاں ہاں یہ تو لوگوں کی وجہ سے ہی ہے جب لوگوں کی کچرا ڈالتے ہیں کوڑا ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے ماحول پہ بھی اثر پڑ گیا
اور کیا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے ابھی
ہاں ہاں پھر پھیلتی ہے جب پانی ہی گندا ائے گا تو اس سے تو
مھووری ہے مست پ اور
ہاں ہاں تو ہم لوگوں کو ہی سوچنا چاہیے اس بارے میں اپنے ماحول کو
لیکن سوچ کوئی نہیں رہا اج کل
ہ ہ اپنی ہی زندگی میں سب یہ نہیں سوچتے ہیں اپنا ارد گرد کا ماحول صاف رکھے
اور کیا یہی تو پرابلم ا رہی ہے پھر اگے جا کے ہمیں ہی
بالکل بالکل پڑھتے تو سب ہے پتا بھی ہے سب کو کیا کرنا ہے لیکن عمل تو کوئی نہیں کرتا ہے
ہاں عمل کوئی نہیں کرتا ان چیزوں پہ
ہ ہوں ہ ہم بھی جیسے بولتے ہیں ایسا ویسا کرو تو ہم بھی کیا کر سکتے ہیں لیکن شروعات تو اپنے ہی گھر سے کرنی ہے ہمیں اپنے گھر سے پہلے شروعات کرنی ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اگر کہیں پہ پانی ضائع ہوتا ہے یا کہیں پہ کچرا ہے کوڑا ہے تو ہمیں ہی پہلے شروعات کرنی ہے تب جا کے ہم کسی اور کو بتا سکتے ہیں
ہ
صحیح صحیح
ابھی دیکھیے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں انہیں سب چیزوں سے
ہاں ہاں بالکل بالکل یہ یہی اسی وجہ سے ہو گیا کہ جب ہمیں اس پاس کا ماحول ہی خراب کیا پانی کیا اس میں یہ پالتھینس ڈالتے ہیں جو بھی کوڑا نکلے گا چلو کہاں پھینکیں گے تو جاو ادھر نالی ندی ہے تو پھینک نہیں یہ نہیں ہم سب سوچتے ہیں کہ اس سے ہماریے ہی ہاں ہماری گھروں پہ اس کا اثر پڑتا ہے
ہمارے ہی گھر کا کوڑا جاتا ہے باہر پھر ہمارے ہی گھر ایسے بیماریاں میں ا جاتا بن کے مطلب پلیوشن ایسے ہوا بدل خراب ہو جاتا ہے
بالکل سہی بات ہے لوگ تو جان کر بھی انجان ہے دیکھتے ہیں کیا اسے اثرات ہوتے ہیں تب بھی وہی کرتے ہیں سے
چاہے ہم کو صاف رکھنا چاہیے
کہ اپنا گر صاف رکھتے ہیں اور ماحول نہیں
تے ہمیں آمہم
جی جی
ہیلو آ رہی آواز
ہاں ہاں آ رہی ہے تھوڑا بیچ میں کٹ
ہاں ہاں ہ ہ نہیں یے ایشو آ رہے ہیں نا یہاں پے تو مسلے ہو رہے ہیں اس نیٹ ورک کی وجہ سے بھی
ہاں ابھی تو بہت اس سے دکت آ رہی ہے سب کو
آمہم اور آپ بتائیے آپ کی پڑھائی کہاں پہنچی
میری پڑھائی تو ابھی جاری ہے پڑری ہوں
ہمم اچھی بات ہے من لگا کے پڑھنا چاہیے دھیان لگا کے تبھی تو انسان کچھ بن پاتا ہے جب محنت کرے گا انسان تو ہاں ہاں صحیح تو محنت بھی ضائع نہیں ہوتی ہے فیر جب انسان محنت کرے گا تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا ہی
ورنہ فیر کیا بیٹھے رہے ایسے ہی جیسے باکی ہے
جتنا ہو سکے اچھے سے فوکس کرنا ہے پڑھائی پے سمجھنا ہے پورے من لگا کے پڑھائی کرنی ہے بیچ میں خود کو آرام بھی دین نا یے نہیں کہ آپ دن بھر اسی کے ساتھ بیٹھے رہو گے خود کا دھیان بھی رکھنا نہیں تھوڑا سا بیچ میں دماغ کو بھی تھوڑی سی شانتی ملنی چاہیے رہ
ہاں ہاں جی ہاں اور نہیں تو کیا
ہاں اور کیا ہو رہا ہے اس ٹائم
اس ٹائم بس ایسے ہی
ابھی تو موسم نے بھی بہت پریشان کر کے رکھ دیا
اور نہیں تو کیا
چالش ہوتی بارش
ہاں بٹ اب پڑ ہی نہیں رہی ہے بارش کا بھی انتظار ہے
ہمم یے موسم میں سدھار آتا اس بارش کی وجہ سے اگر بارش ہی آتی
ہاں اور
کیا کر سکتے ہیں یے تو سارا اللہ پے ہے اس کی مرضی ہے کب وہ کیا کرے گا
ہم تو بس دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہی کر سکتے ہیں
ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے اپنی چائے وائے پی کچھ
بس کچھ دیر میں پیتے ہے
اچھا اچھا اچھی بات ہے
ابھی گرمی سے پیا نہیں جا رہا چائے وغیرہ بھی
ہاں نہیں میں اس ٹائم تو بالکل بھی نہیں معلوم ہوتا ہے تو نہیں نہیں پانی شانی تو وہی اچھا رہتا ہے
نکل جاتا ہے اس دن
ہم ہم اچھا ہے نیمبو پانی تو اچھا ہے صحت کے لیے چلو کوئی نہیں کرو پڑھائی
ہاں ہاں بس
اللہ حافظ پھر کریں گے اوک کجیف اللہ حافظ